علیکم
سلام خریت
جی الحمد للہ آپ سناؤ کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں آپ بتاؤ ادھر موسم کیسا ہے
ادھر تو مطلب آج تھوڑا تھوڑا بارش ہونے جیسا لگ رہا ہے لیکن ابھی تک تو ہوئی نہیں ہے آپ کے ادھر ہے بارش
نہیں نہیں ادھر بھی بارش نہیں ہوئی ہے بٹ آج ٹھنڈا موسم تھا لیکن لیکن گرمی میں
ہ ہ یہاں پر تو گرمی بہت زیادہ ہے کیونکہ بادل ایسے پورے چھائے ہوئے نا اس وجہ سے
جی جی
ہوں
اور بتائے
کچھ نہیں اور کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں چل رہا فی الحال آپ بتاؤ
صبح کیا بنائے تھے آپ کھانے میں
ناستہ وغیرہ بنایا آپ نے
بھی نہیں اب تو ڈائریکٹ کھانا ہی بنانا ہے شام کا
اچھا کیا بناؤگے ویسے
میں ابھی نا پاؤ بھاجی بنانے کے لیے جا رہی ہوں
تو
جی بتا سکتی ہو نا آپ نے کبھی بنائی ہے
نہیں میں نے نہیں بنائی ہے پاؤ بھاجی پہلی بار سن رہی ہو جی
بنتی ہے آپ بنا لینا کبھی
اوکے بتا
تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے آلو جی
جی جی
ہاں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا آلو
ہاں
تھوڑی سی پھول گوبھی تھوڑا سا مٹر گاجر اور وہ بیٹروٹ آتے ہے نا
ہوں ہوں
ہاں ریڈ کلر کے جو ہوتے ہیں تو مطلب وہ کھا مطلب نا ہمارے باڈی کے لیے اچھے ہوتے ہیں اس لیے آپشنل ہے وہ وہ اب ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے یا تو نہیں بھی ڈال سکتے ہو
اچھا اچھا جی
ان سبزیوں میں بس ہمیں چاہیے ہوگا آلو مٹر پھول گوبھی اور گاجر ہاں تو اسے ہمیں کیا اور شملہ مرچ بھی چاہیے ہوگی اور پھر تھوڑا سا ہمیں کیا کرنا ہے پیاز کو باریک کاٹ لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہے تو تھوڑا سا ٹماٹر لینا ہے ہمیں ٹماٹر کو ہمیں کیا کرنا ہے مکسر میں پیس کر پیسٹ بنا لینا ہے اچھے سے پھر اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے ہوگا
ہوں ہوں
ا پھر ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا تھوڑا سا ہمیں پاؤ بھاجی مسالہ ملتا ہے بازار میں تو آپ وہ لاؤ گے نا تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا
اچھا اچھا جی
ہاں پھر تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر ہلدی نمک تیل ہرا دھنیا اور نیمبو یہ سب چیزیں چاہیے ہوگی ہمیں پھر پاؤ تو مطلب آپ باہر سے ہی لانا
ہوں ہوں
ہاں تو بھاجی بنانے لیے پھر ہمیں کیا کرنا کیا کرنا ہے جو جو ہم نے سبزیاں لی تھی نا ہاں پھول گوبھی گاجر مٹر
جی
آلو یہ سب کو ہمیں نا اچھی طرح سے نا کوکر میں سیٹی لگانی ہے دو تین سیٹیاں لگانی ہے جب تک کہ وہ ابل نہ جائے ہاں جیسے ہی پھر وہ ابل جائیں گے نا تو ہمیں کیا کرنا ہے کوکر بند کر دینا ہے اور ان کو وہ سبزیوں کو نکال لینا ہے
اچھا جی
پھر ہمیں آلو کے جو چھلکے ہوتے وہ نکال دینے ہیں
جی جی
ہاں پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے وہ پوری سبزیوں کو نا ہمیں اچھے سے میش کرنا ہے مطلب سب
اچھا جی جی ہاں
پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں ایک کڑھائی لینی ہے
ہاں ہاں
ہاں وہ کڑھائی میں آپ تیل یا کچھ اور ڈال دینا مطلب گھی یا تیل ہے آپ جو بھی کھانا پسند کرتے ہو
ہاں ہاں
ہاں پھر وہ ڈال دینا پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے
ہاں
پھر اس کے اندر ہم نے جو باریک کٹی ہوئی پیاز لی تھی نا وہ پیاز کو ڈال دیں گے پھر اور پھر پیاز ڈالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے وہ پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں اچھی طریقے سے بھون لینا ہے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ
ہاں
اور تو پھر جو ہم نے جو ٹماٹر پیسا تھا نا وہ ٹماٹر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا پھر اس کے بعد ہم مسالے ڈال دیں گے ہلدی لال مرچ نمک پاؤ بھاجی مسال یہ سب ہم ڈال دیں گے اور دو منٹ تک مطلب اس کو بھون لینا ہے اچھے سے جب تک کہ مسالا
ہاں
تیل نہیں چھوڑ دیتا نا مسالا تب تک ہمیں بھون لینا ہے پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد جو میش کی ہوئی سبزیاں تھھی نا ہم نے ابال کر رکھی تھی ہاں ان سبزیوں کو پھر ہمیں لاسٹ میں ڈال دینا ہے اس کے اندر پھر اس کے اندر اوپر سے ہمیں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے اور بھاجی کو نہا ہمیں دس سے پندرہ منٹ تک دھیمی آنچ پر پکا لینا ہے بیچ میں مطلب اس میں چیک کرنا ہے بس کیسی کیسی دکھ رہی ہے پھر اوپر سے ہم تھوڑا سا بٹ ر اور تو تھوڑا سا مطلب ہرا دھنیا ڈال کر اسے پھر اس کو سجائیں گے اور پھر مطلب پاؤ پاؤ کو کیا کرنا ہے ہمیں سک کر کھانا ہے جو ہم بازار سے پاؤ لئیں گے نا اس میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا مطلب بٹر ڈال دینا ہے توے پر اور پھر جو ہم نے پاؤ بھاجی بنائی تھی نا وہ اس کے اندر ڈال کر پاؤ کو نا پورا سا اس کے اوپر سک لینا ہے پھر اور پھر وہ سکے ہوئے اور وہ بھاجی اتنی ٹیسٹی لگتی نا کھانے میں آپ اس کے ساتھ نیمبو پیاز اوپر سے ڈال کر آپ کھا سکتے ہو اس میں
اچھا اچھا جی
بہت ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں اب بنانا کبھی
جی جی ہاں ضرور بناؤں گی میں اور جیسے مطلب کہ یہ پاؤ بھاجی بڑا مطلب
جی بولیے
آپ جیسے مطلب بریڈ کا پیزا بنائے ہو
نہیں پیزا تو نہیں بنائی ہوں لیکن بریڈ پکوڑے یہ سب بنائی ہوں بریڈ کا
بریڈ کے
اپ بنائی ہو بریڈ اپگریڈ
پچھے بھی اس جی جی مطلب بڑے اڈ کے پے بریڈ پیزا بناتے جیسے اس میں میں آپ کو بتاؤں اس کی ریسیپی
ہاں بتائیے نا
اس میں مطلب کیا پہلے کیا سب ڈالتا ہے وہ بتاتی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بنانے کی ودھی بتاؤں گی
جی ہاں
مرڈ لینا ہے سمجھو آٹھ پیس مطلب آٹھ بڑے لینا ہے پیزا سوس چھ سے آٹھ بڑے چمچ لینا ہے
ہاں
موجریلا چیز جو آتی ہے
ہاں ہاں
پ کا مطلب کہ لینا ہے ٹھیک ہے شملا مرچ مطلب باریک کٹی ہوئی ہاف کپ پیاز بھی مطلب کہ سمجھو باریک کٹا ہوا ہاں آپ ہاں آپ کپ لینا ہے ٹماٹر کے بیج نکال کر باریک کٹا ہوا ہے
جی ہاں
آپ کا پرنا جوٹ کرن تو جانتے ہوں گے لینا ہاف کپ لینا ہے
ہاں
اور اولیو اولیو ہوتا ہے دو بڑے چمچ لینے ہیں
ہاں
ٹھیک ہے چلی فلیکس لینا ہے ایک چھوٹا چمچ اورگ اوریگینو لینا ہے ایک چھوٹا چمچ مکھن لینا دو بڑے چمچ
جی
جی جیسے اس میں ہم بنائیں گے کیسے اس کی ویدہی بتاتی ہوں ٹھیک ہے
ہاں
سب سے پہلا آپ کو کیا کرنا ہے اوون ہوگا گھر میں آپ کے
ہاں
اس کو نا ایک سو اسی ڈگری سیلسس پر آپ کو دس منٹ تک کیا کرنا ہے ہیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے
جی ہاں
یدی مطلب جیسے توا یا کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو اس میں جو کیا کرنا دھیمی آنچ پر کرنا ہے ٹھیک ہے
ہاں ہاں جی
سبھی بریڈ کو سلائس میں مطلب ہلکا مکھن لگا کر ہر سلائس پر ایک بڑا چمچ پیتزا سوس اچھی طرح سے پھیلانا ہے ٹھیک ہے
ہاں ہاں
اس کو اچھے طریقے سے پھیلائیں گے پھر اوپر میں شملہ مرچ پیاز ٹماٹر پیاز ٹماٹر یہ سب کو مطلب کہ سمجھو موٹا موٹا ٹائپ کا جو ہوتا ہے ویسا کٹ کر لینا ہے زیادہ بڑا بھی نہیں کٹ کرنے چھوٹا چھوٹا ہی کٹ کرنے کہ اس میں اچھے سے مطلب کہ پورے میں اچھے سے رہے ٹھیک ہے
جی ہاں
سویٹ مطلب سویٹ کارن اور اولیو ڈالیں گے اس میں اور سبھی سلائیسوں پر کیا کرنا بھرپور ماترا میں کدوکس کیا ہوا ڈالنا موجریلا چیز
جی ہاں
م مطلب وہ چیز جو ہے تو
ہاں مطلب چیز سے ہی زیادہ ٹیسٹ آئے گا نا
میادہ ٹھیک ہے ہاں ہاں اوررگین اور چلی فلیکس مطلب اس میں اوپر سے چھینکنا ہے ٹھیک ہے جیسے چلی فلیکس آپ کیسا بناتے ہو چلی فلیکس وہ جو مطلب کہ در درا ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ اور جیسے آپ کیا کریں گے اب اس میں مطلب بیک کرنے کا بیک کرنا ہے تو اس میں کیا کریں ان کے اوون میں ایک سوی ڈگری سیلسس پر آٹ سے دس منٹ تک بیک کریں گے ٹھیک ہے جب تک مطلب کی چیز اچھی طریقے سے پگھل کر جو اچھا سنہرا پن آ جائے اس میں سمجھی تاوا پہ بھی لے کر سکتے ہو اور جیسے بریڈ کو پلیٹ میں رکھ کر ڈھک دے اور کیا کرنا ہے جیسے دھیمی آنچ پہ تاوا پہ آپ کر سکتے ہو آٹھ سے دس منٹ تک پکا سکتے ہو اگر آپ کے پاس اوین نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا ن ن یہ نمک مطلب کہ تھوڑا سا اچھے سے بچھا کر یہ کر دینا چھیٹ دینا اچھے سے اور ڈھکن لگا کر آپ کو مطلب وہ جو کور تو رہتا ہے اس سے دس بارہ منٹ تک دھیمی آنچ پر پکانا ہے
جی جی
اس میں کیا کرنا ہے گرم گرم بریڈ پیزا کو ٹومیٹو کیچپ چلی فلیکس کے ساتھ آپ مطلب کی سرو کرسکتے ہو آپ کو اسے اگر کاٹنا ہو تو کٹ بھی کر سکتے ہو تو ایسے ہی مطلب کہ کھانا ہو تو ایسے کھا سکتے ہو ٹھیک ہے جی
جی یہ تو اچھی ریسیپی تھی آپ کی
جی جی امم
ٹرائی کروں گی میں
انشاء اللہ ضرور ٹرائی کیجیے ٹھیک
جی انشاء اللہ ٹھیک ہے آپ سے بات کرکے اچھا لگا ہاں ہاں اللہ حافظ
آپ سے بھی بات کرکے مجھے اچھا لگا تھینک یو سو مچ اوکے باۓ اللہ حافظ